ہیلو
جی
السلام و علیکم
السلام علیکم جی
جی کیسے ہو
سب خیریت ہیں آپ سنائیے
جی ہمارے یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے اور آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
موسم کا متب چھوٹ تاپمان بہت زیادہ گہرا ہے گرمی زیادہ اپنائی
ہاں جی کیا آپ شر میں رہتے ہو کیا
شری تت پر اب موسم کے حساب سے اسر گام میں آ ہم
ہاں صحیح ہے ویسے بھی گاؤں کی زندگی کا اپنا ایک الگ ہی مزہ اور ہوتا ویش بھی شہر کی بھاگ گڑ اور ور شرابی سے دھ گاؤں میں ایک انوکھی سگوتگی اور تاز بھی دیکھنے کو ملتی ہے
دیکھو گاؤں میں جو شام کے سمے تازگی ملے گی وہ کہیں پہ نہیں ملے گی
جی بالکل جو شام کے وقت تازگی ملتی ہے سحاؤنی ہوائیں چلتی ہیں ان سے دل کو کافی سکون ملتا ہے اور جو ہم محسوس کرتے ہیں ان ہواؤں کو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مانو ہم ان ہاؤں کے بیچ میں ہی ہ
جی بالکل صحیح ہے پر اب یہیں آپ شہر کے اندر چلے جاؤے تو گھونسلے میں بند ہو جاؤ گے کیوں دس مالے بیس مالے تو ایک گھسلے کے روپ میں اور گاؤں میں ایک آزاد ہو جاؤ گے اب ایک اپنی نئے سکون سکون کے ساتھ زندگی یہ کچھ پل یادگار بھی رہیں گے آپ کے اور شہر میں کیا ہے کہ گھونسلے کے روپ میں بند ہو جاتے ہیں قید
ہاں ویسے بھی گاؤں کے سیدھے سادھے لوگ اور ان کی مشغولیت دل کو چھو لیتی ہے
ہ ہوں کچ معصمیت خھیرے بھی
ہوں کی شروعات پکشیوں کی چہچاہٹ اور تازی ہوا کہ زپتے ہو پ ہے جو انسان کی روح کو تازگی سے بھر دیتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل آپ کے کافی اچھے وچار ہیں اس چیز میں پر دیکھو گاؤں کے اپنا ہی سکون ایک الگ پلی ملک ہوتا ہ
ہوں بالکل
ہوں اور سب کہ دیےتے ہیں گھر پہ
ہاں جی ہمارے یہاں پہ سب خریت ہیں ہم بھی اپنے گاؤں میں آئے ہوئے تھے تو ہم آج سب لوگ چھت پہ کو جا رہے ہیں چاندوں کی چاندنی کےنی
بالکل صحیح ہے
ہوں تو صبح پچیوں کی چہچاٹ سے ہم کو اٹھاتے ہیں صبح امبو امیزان کافی ہمیں اچھا لگتا ہے جی
دیک شہر میں اور گاؤں میں یہی انتر ہوتا ہے کہ یہاں تو صبح پچی نچے چڑھائیں گے وہاں جا کے واہنوں کا ایک الگ ہی سور ہوگا ہ رپ مندر آئے بھی نہ آئے اور یہاں بالکل سکون سو گ
ہاں ویسے بھی گاؤں کے لوگ اپنی محنت تو لگن سے کھیتوں کو ہرا بھرا رکھتے ہیں اور ان کا یہ جذبہ واقعی قابل تعریف ہے
اس کے لیے اگر پرتم سے دیں تو گام کے روپ میں کسان کو دے سکتے ہیں کسان کو ایک اپنے آپ میں ایک انداتا مانا جاتا ہے
جی بالکل کل
کی وہ ہم سب کے لیے اتنی محنت کرتا ہے کڑی محنت کے بعد کچھ فصل اکٹھا کر پاتا ہے
ہاں جی ویش بھی جو بولیے
ہاں جی کب بولیے
گاؤں میں رہتے ہیں نا تو ہمارے یہاں پہ ہاں یہ یہاں پہ کچے پکے مکان کھلی چھتیں اور کھیتوں کا نظارہ آنکھوں کو بہت راحت پہنچتا پنچاتا ہے
یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کے لیے ہی گاؤں میں ہی ملے گا چ تندر جگ تو مالے ملیں گے دس مالے بیس مالے نیچے سے ڈوکے ہوئے گردن ہو کتاب سی دی جائے گی
جی گاؤں میں آپس کا بھائی چارہ اور محبت اتنی گہری ہوتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوتا ہوں
بالکل اور شہر کے اندر بھائی چارہ ملے گا نہیں آپ کو دیکھنے کا
ہاں بھلے ہی سیر یہاں بڑی بڑی عمارتیں اور مول نہ ہو لیکن یہاں کی فضا میں بہت تو اور خالی ا جو خالی ہے وہ دنیا کے ک بھی کونے میں مل رہا م کے ل ہے
ج بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہاںک
اور آپ کی وہ والی خالا کیسی ہے
جی ہماری ساری خالائیں اب تو ٹھیک ہے طبیعت ان کی ٹھیک ہے
ہاں ہاں ہو پہلی ملاکت کر تو آپ نے بتایا تھا کہ طبیعت ان کی خراب ہوگی
ہوں سچ کہیں تو گاؤں کی گاؤں ہی ہمارے دیش کی اصلی تہذیب کا آئین ہے
آئ نہیں میں سچائی دیک ہے سب کو اپنے جو گاؤں ہی آگ پتہ چلتا دیکھے ہم کتنی محنت اور جذبہ ہے محنت کرنے کا سحن پتا بھی س ہم شر ہو اپنے آرام لائک جین
ہاں لیکن جو شہر ہوتے ہیں ان میں تو لوگ ایک دوسرے پہ اتنا اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ محبت کا تو وہاں پہ نام ہی نہیں ہے جی
ہ شہر کے اندر س محبت نام آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا ہوگا کچھ مر کے لیے ہوگا پشنا کرچ لھ کے لیے ہوگا اور گاؤں کے لوگ نسوارھ بھونا سے آ کے پریم پوروک کریں گے
ہوں گاؤں گاؤں ایک کنبے کی طرح نظر آتا ت
ج
لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں پوری شدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں سام کے وقت نیم کے پیڑ کے نیچے چوپال پر بزرگوں کی محفل جمتی ہے جہاں زمانے بھر کے بزگ اور قصوں کا لین دین ہوتا ہے
اپ نے صحیح فرمایا اور وہیں شہر کے اندر آپ جاؤ گے تو یہ چیزیں دیکھنے کی نہیں ملے گی کی چار لوگ آپ کو ایک اکٹھا بیٹھے ملیں گے ہی نہیں
ہاں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں
آ نے اپنا گسلو میں ق ملیں گے اور چار لوگ اکٹھے بھی بیٹھیں گے تو سوشل میڈیا پہ وست ملیں گے ہاں گاؤں میں جیسے گاؤں میں بیٹھک بھی ہوتی ہے چوپال بھی ہوتی ہے تو بیٹھنے کے موقع بھی ملتے ہیں
ہہم ہہم
جی اور ہمارے یہاں پہ تو ابھی ہم گاؤں میں ہیں ہمارے یہاں پہ کافی ٹھنڈا سہاونا موسم ہے ہاوہیں چل رہی ہیں ہمارے دادو بول رہی تھی کہ بیٹا کل تو ہم وہا کھیت پہ جائیں گے ہم نے بولا کہ ہم بھی چلیں گے دادو جان آپ کے ساتھ تو وہ بول رہے تھے کہ چلنا لیکن آپ وہاں بور مت ہو جانا ہم نے کہا کہ ہم جو روح ہے ہماری ہے تو ایک ہی آپ ہی نہیں پریشان ہوتے تو تو ہم کیسے پریشان ہو جائیں گے
اس کو ان کی عمر میں اور آپ کی عمر میں لہذا کافی فارق ہیں
ہاں فرق تو ہے لیکن اتنے سے ہی تھوڑے نا ہم پریشان ہو جائیں گے کہ وہاں ایک گھنٹے بیٹھے صرف ایک گھنٹے کا وقت گزارا اور پریشان ہو گئے
سے پورا آج کی جو وہ کھان پان ہے نا تو ان کے دادو جتنا بیٹھ سکتے ہیں ہاں ہم تھوڑی بیٹ سکے گے
ا بھی جو گاؤں کے بزرگ لوگو ں کہ روح کو سکون دینے والا ایک بی وشال تجربہ ہے وہ تہروں میں کہاں ہے
صحیح سہرو اس جگہ پر دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا نہ ہی عزت ہ ملے گا گاؤں میں جو عزت ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اور شہر میں نہیں ملے گی
ہاں شہروں کے بے تحاشا مصروفیت مسیینی بھاگ دوڑ اور زہریلے دھوئیں دھول کے شور شرابے کے شور شرابے سے کوشو دور گاؤں کی پور امن گوش میں ایک انوکھی سگت تازگی اور ا سادگی مکملخ خاموشی بکھری رہتی ہے
آ بے
لیکن گاؤں کے سامنے تو شہر ہمیشہ ہی فیکے رہیں گے جی یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ کا وائس تھوڑا کٹ رہا ہے جی
اوکے جی ابھی کٹ رہا
اب نہیں کٹ رہا جی
سنائیے اور کچھ
جی ہماری تو تعلیم کے لیے ہم شہر گئے تھے تو ہم تو اپنے ابو اور امی جان سے کافی رو رو کے گئے ہمیں وہ بات وہ نہیں تھی کہ ہمیں ان کی یاد آئے گی بات وہ تھی کہ ہمیں اپنے گاؤں کی یاد آئے گی گاؤں جیسا شہروں میں کہاں ہے
ہم لوگ گاؤں میں بڑے ہوتے ہیں تو وہاں کا ماحول کہ یادگار کے روپ میں کچھ پل ہمیں یاد رہتے ہیں پورے جیون
ہہم لیکن ہاں بے شک وقت کے بدل تقاضوں کے ساتھ اب گاؤں میں بھی جدیدیت اور تعلیم کا اضلا سایہ پہنچ رہا ہے
دیک ہو رہا ہے کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے بدلاؤ بھی مل رہا ہے جیسے تعلیم میں مان لو اور وکاس میں دیکھ لو ہمم کا کاپ کی وکاس پورا
جی جی ویسے بھی
ر کیا
ہوں ہوں گاؤں کے نوجوانوں کے حوصلوں کو نئی پرواز مل رہی ہے نئی اڑان مل رہی ہے
صی
ہاں بلے ہی یاد آدنک شہروں کی طرح یہاں بڑی بڑی عمارتیں چ چمچماتی سڑکیں کنکریٹ کے جنگل اور مال نہ ہ لیکن یہاں کی سرزمین پر سو جو چوہانی کشس اور سکت ہے
ا بالکل بالکل آپ نے صحیح بنوایا آپ کے کافی اچھے و چار ہیں اس معاملے میں
ہاں جی گاؤں شہروں میں تو ہر چیز کا مول ہوتا ہے لیکن گاؤں میں ساری چیزیں انمول ہیں چلو خدا حافظ اگلی